ہلو
ہاں ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ اپنا بتائیے
ہاںبے ل ال ل ک سو کر تیر سے فون تھاائے کہاں ت تو
ارے بڑی بزی چل رہے ہیں آج کل
ا تم کر رہے رہ تو تم ماس روک رہ رہا ہے
ر مہمان آئے والے ہیں ن گھر میں وہی سر سب پائی ہو رہی ہے ہاں نہا انہیں کے دوست کو
او ہاں تو پارٹی چلے گا تم لوگ کا پورا
ہ دن رات پارٹی چل رہی ہے
وہی ہے اشا میں ہے صاف صفائی ہو گیا
ہاں ہو گیا بس کپڑا وپڑا دھو کے نہا کے ابھی اٹے جاس ہوں
کھانا پینا
کھانا پینا ہو گیا
کھالیے ہو
ہمم
ہاں لوگ بھی توڑ تو ہ مطلب لگ گئی تھی بھوک زور سے تو ہم ابھی تورنت
ہاں بھی اٹے صبح تو رو موم سر آیا جھاڑو پہاڑو پھر کپڑا سلا بیٹھ گئے پھر برتن کپڑا دھویا پھر نہانے پ سارا ڈھیڑر سو سالا کپڑا ہو گیا تھا
ہاں صحیح بات پہنچ بس انسان سے
واشنگ مشین ہے لائٹ ہی نہ دیھی اسے صبح سے بہت بارش وورش ہوا اندر طوفان ایک دم بہت سا پینین اڑ گر گیا ہاں ایک بیک ایک دم
آچ جا بتاؤ انا ہو رہا تھا اتنا ہو رہا تھا اور ہوا تو ڈھیرے ہو گیا ہے ن
ہاں تو بس صبح سے لائٹ کاٹے پھر اڑ گر یا تار اڑ گر گیا ہوگا
ا ہاں ضرور تو گنے ہ تو ٹائم لگے گا
ہوں تو وہی ڈال دیا تھا م سنے میں صبح اٹھ کے ایکیکن نکال کے وہی پھر ہاتھ سے دھو کے ڈالا
ہاںگ نہئی بات ہے م گا ط اج کل برسات کاؤ رہ ہے
ہوں تو دھوپ گھر ج پانی کھول بھی دھوپ بھی اگ گئی
ہاں س مور ہ بہت پانی بھی ہو رہا پھر کھل جا رہا پھر دھوپ ہو جا پھر بادال ابھیدی موتسم میں چل رہا ہ سس جگا سمجے وال ل ب
ہاں
اور بولو گھر میں سب ٹھ ا
ہاں گھر نہ سویا نہ ہاں اپنےبوک سے بدماسیی کر رہا ابھی آئے ہیں مارکیٹ سے سبزی وبزی لے کے چکن وکن
اور ہاں آے والے ہیں تو ہے ن
ہوں موموز ووموز لائیں تو وہ ا بھی کھا پی کے آدمی
ا وہاں پ ملا ہو منو جیسر گاٹ ہی جاں
نہ نہ یہیں پہ تھوڑا سا آگے روڈ پہ جو بازار لگے ہے
او تو ل کا مت ہار سے میلا ہزار ہو
ہاں ہاں یہاں پہ ساری چیز مل جائے ہاں سرارٹی بس وہی کب کپڑا اپڑا خریدے لا جاا نا تو بای ساری ضرورت کا چیز یہیں پ مل جا
مینو کا صحیح ہے ن تو دلکش کر نہ دیکھے کہ وہاں تو ککورے بھی نہ ملا
ہاں ہاں دل ہاں ہاں اور دلکس کوئی بچا ہوئے والا تھا
ہاں ہاں ابھی ہمیں لاسٹ جولائی یا اگست میںدیس ہے دیکھو کیا ہوتا ہے پیسہ ویسا کا تو انتظام ہو رہا ہے
ا
ہاں
ہاں
ہ ہے
اور خوشبو آ بھی ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہےم بڑھیا
منتھ ہو گیا
ا ابھی لگا چار ہوا ہے پھر تین ہوا ہے پر
اور الٹی الٹی ہو رہا بند ہوا
نہ بندوگے آ کوٹ نہیں
ہاں
اس کا تو علاج ہی چل رہا ہے یار آج سے بچاری علاج کرا رہی ہے اور تو کر ہاںرے بہن ہو جائے سحی بات ہے
ہوں بال بچہ ایسی چیز ہے نا جس کو نہ ہو
ہ
ہاںج رات سے بات ہوئی تھی کہلے تو رات میں کیا تھا تو بس میں تھی جا رہی تھی دلہے کے پاس
کہاں تو کہاں سے جا رہی تھی
بسریا ہوئی تھی نا تو وہی ڈالسن گنج سے دیکھا کے جا رہی تھی وہ
پل ہے کتب سریا
وہ جو ختم ہو گئے تھے
او اچھا ہاں ہاں ہاں
ہاں
انہیں میں آئی تھی ن اس کے رشتے دار تھے
چ سسر تھے چچا سسر وہی لائی تھی ن تو وہی
کانچی تو تھ ماما سا سوولتے ہیں کہ چاچا ساسر خدم ہو
چاسسور تھے
او ہاں س توے بچارے کیسے یار ان کا بھی بڑی سن کے افسوس ہوا رہی کیسے لیکن موت آبا ہے بہن اچانک دم
ایک بیگ کا تو سائیکل چلا رہے تھے گرے ہیں آ
پارس سائکل نہ چلا رہے تھ بنگلہ پر سے ادنان جا رہا تھا سعودیہ وہاں مطلب بدیش جا رہا تھا تو بیٹا لوگ کا میٹھا دے گئے تھے محرم کو اور دیکھ کے وہ واپس جا رہے تھے ادھر سے کوئی آ رہا تھا کنے کون تھا سائیکل میں سائیکل پرہ چڑھانی کیسے گرے
جسا توب بھی خال کا بیٹا ماری سے
خدا جنے بہن سائیکلیں میں تو سائیکل بجڑانا تھا تو وہی نہ جانے گا
سائکل ہے سائیکل سے
ہاں کوئی تھالو ہروا آ رہا تھا پیے ہوا تھا تھا تو کیا بول رہے ہیں آیا اور دونوں کی سائیکل سے سائیکل ٹیک کر ہوئے گرے نا پککا پار تو ان کے دماغے میں چوٹ لگ گیا یار
ہاں امی بتا رہی تھھی کہ ایک دم تین دن چار دن ہو بھی ہوس رہے ہیں نہ ہوش ہوا آپریشن تک ہوا
رمس میں علاج ہوا پورا داڑھی مڑ دی سوی پہچان م نہ رہے تھے دماغ کا آپریشن بھی کر دی سب بچے بھی نا
ہوں پیسہ بھی گیا دم بھی گیا
ہاں دن دھرم سب ہو گ رہے بہت افسوس اچانک اچھا اچھا کچھ ہے ن یار جرا سب پرباب اتنا رونی تھی دونوں بیٹوان آ گئے باہر سے تو مٹھائی کا بھی بڑی رہا ہےرے ہم لوگ میں کہ ایک دم میٹھا ایکم محرم کا ل
ہاں بسریا کے نام ہی مٹھائی ہر جگہ جائے ل ہم کہاں تھا لاڈو کو سمجھا لا ع لاقے کہ لگے گ ت لے لیجے تو بہن تب فون کر کے کہیس ن محرم کے دن پیسا دا لے دے رہی ہیں ہم سن ہے ہمےاس ہم فون پہ نہ چلاؤا ہے اور ابھی ہے بھی نا اگر تیرے پاس ہے تو لے د نا تو چھوڑ دے تو ٹھیک ہے رہے دے تو نہ لس
کتے بورے تھے آ
ہاں تورت پیسہ ڈلوا رہی تھی سمجھا اب ہم تو فون پہ چلاوانا آپ لوگ جانیے نہیںی ہیں ا چلاوائیں گے تو ان کے فون پ پ میں تھاانا
بتاؤ تو حد ہو گیا کیسی تھی چھ چھی نہ لے تو سکتی تھی ج
نہ تو وہی بول دیا ہم کہ کے خل بہن لو کو ایسے بول دیتے نا تو آ جاتا میں میری بہن لوگ کوئی کرم کی نہ ہو ل لن کہ دیا ہملہےمر میری بہن یہ پا کے نہ آئی اگ میں میری بہن کو تیرے مل رہ تھا لوگ
ہاں ان لگ تو اوستہ بدماس ہے ٹھیک بولے
یہ پا کے جیرا کے شادی میں خلری بہن کی ا نہ میرے دعوت دن ہی آ پہ لوگ
ت ہی میں سنا تھا رکت نے کتنی بری ہے مطلب غریب کو تم لوگ نیچا دیکو او یہ نبا
ہاں ہاں بس ہو کو تو
بہت دنیا میں غریبی ہے میری کب ہے
کہ د ملت ک نہیں بہن ٹم نہیں ملا ہم ٹم نہ کیسے ملا ہے خلری بہ ل تے تورت ٹائم مل جاتا نہائے کے بہانے سے تو چلی آتی ہے جیسے بارات کے دن آدمی کتنا ایکگو گھر میں پورا پریوار مہمان ہواں پ کوئی اپنا تو نہا نہاائے کہ بہانے چلی آتی کہ جاار ہویں نہا پھینچ کے آ جائیں گے
ہما ساب بہانا تھا جانا چاہ گے نا کہیں
ہاں ا جی ہم جانیے گا ایک ہزار کا ناشہ واسہ منگا کے پھل فروٹ سب رکھا تھا خلی امی بیچاری آ وہی امی کو کرایا باقی کوئی ایبے نہ کیا ویسے ہی ہم لوگ پھر ہم ہی لو کھ کے ختم کے
سال میں بھی بیچتی لگا ہے کہ اس کا
لگا نا ہاں جیسے اپنا پریوار آیا ہوا رہا یہ اتا کہیں کی میلات آئی ہوئی ہے تو ہمل ہاں میلا سے جیسے یہ ملے نا شادی میں ملت ملی تھی ن تو کہیں کیا آئے کہ مل رہا ہے بلو ہم نے بولا آیا تو ہے پہلے ہی بولا تھا کمل کو بھی کہا تھا کہ بولیے رے چھٹی مما نے کو کہ بلاائی صاب بھی امی میری ہے بولیس کہ چلو گی جی لیکن نہ نہ ملا میری امی کو سلام تک نہ کہ بتائیے یہی اپنا ا رہ گیا
ہاں بہن بہت برا ہے خلاق ہو گیا ہے پتا نا سب کو پنچی کہتا گرور ہو گیا حلہ ہی بتر جان
ن ل جانا کہ کا ت وہی کہ کہ کھلا ا کلی بہن ب جوہ بٹور کے خالمی کو ایک بار کہ تھا کہ روڈ بھیج دیجیے گا کلا میں تو روڈ بھیج دین تھا اور سو کلا ہمیشہ میں ھ ہی ہم لوگن بھیجی خرید خرید
ہاں بجو کے ہے سم سا کتتے روم کی جلی تھی سو دو سو کو کتنا زیادہ کا لگتا لے دیتی
ارے اور دھائی کلو لے لیتی
ہاں تو م خولیس سن تو م خولیس
تو پھر جانیے گا کب بہانہ کری جانیے گا پھر کا بہانہ کی ہم آئیں گے تو ہم ابھی نہ آئیں گے محرم باد ترنت ہم آئیں گے کاک مہینہ بہت ہما سن ن نہ لے کا نا بہ نا سکھی مٹھائی خراب نہ ہوا ہے
بول دیے تھا ن ٹھیک
ہاں ہم نے نہا لیوے کا نا بہانا سوکھی مٹھائی خراب نہ ہوئے ہے
صی بات ہے بہت ایسا کہ سو اچھا سمج لو
ہاں ہاں
لو بولے گی میرے گھر تھا کون بول رہ ہے
وہی نا بول رہے ہیں وہی پہ بات نکل جائے خلا کی ہاں بابو کا ان سر ایڈمیشن کروا دیں گے فروری میں
ہاں کروا د گی وہیں سرگاٹی میں اور
ہاں
ہاں سب سر ابھی میرے یہ سولی میں بھی تو ہے اسکول ہولی فیملی ربٹ تو ابھی یہیں لکھو آئیں گے اپنا نزدیک میں رہے گا جب جیسے پڑھے اڑے پورا بجھا لگے گا
ہاں ج سمجھ ہاں صحیح بات ہے دور میں لکھا سے اب کوئی فائدہ نہ ارے ہاں آج کل آج کل جتنا غیر لوگ کو محبت رہے گا نہیں اتنا اپنے لوگ کو کوئی محبت نہ رہے گا سمجھ گئے
کو بتایا ن ہم اپنے دوست کی شادی میں گئے تھے جو اتنی عزت خاطر ہوئی کہ مت کہیے اور وہی اپنے
کہ نہ جا رہی ہے کتنی بری بات ہے یار سوچنے میں بھی لگے گا جسرال وال بھی کوسم سنگھ کیسے ان لوگ کے رشتے دار ہیں
اسنے ننیاال گئے تھے تو مامانی لوگ پچاس سو روپئے گودی تک نہ دین تھا ایسے ہی چلا آیا تھا آدمی نن حال سے پہلی بار گئے تھے
صحی بت تھا کتنی غلط بات ہے پتا نا ان لوگ کہے کنجڑ ہے خداخیر کرے س وہی حال ہے ساری مامانی کا
تینوں تینوں کی تینوں وہی ہے میری اگو تو پھپھی ہے میری لیکن وہ تو آؤ گئی گزری ہے
ختم دے کر ر اٹا
ہاں جرا س لوگ ایک بول کبھی فون کر کے خریی ہے تو نہ پوچھا جی کسی کا
میں کبھی نا ل سب اپنے میں مگا نا بھائی کوئی کی س کانا آج کے دور میں اپنا بنا تو سید بنا
نہ جی لیکن خالہ خلری بہن بہنےیں ہوگی خال ماں یہ طرح ہے سمجھیں چاہے کچھ کر لے ہاں اور پھوپھی میں انی میں بہت فرق
بڑی فرق بہت فرق کندل ٹھیک ہے نان تمے سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہوں سب بڑھیا ہ
ہاں بس ٹھیک ہے رہ ہم میں چاہیے
ہوں
تومم کرو جاؤ تیاری ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے جاؤ تم بھی تیاری ویاری کرو کہے کہ ٹائم لگے گا بناے بناان میں
ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ
آرام سے خیر بات ہوگی ان شاء اللہ
ہاں انشاء اللہ کیجیے گا پھر ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ اوفے